اس میں تارا تو
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور جناب خیریت سے ہو
جی جی الحمد للہ اللہ کا شکر ہے جناب ہم خیریت سے ہیں اور آپ بتائیں آپ خیریت سے ہیں جناب
الحمد للہ اللہ کا شکر ہے ہم خیریت سے جناب اور آپ کے والدین خیریست ہیں
جی ہمارے والدین خیریت سے ہیں جناب آپ کے والدین بخیر ہیں
الحمد للہ خیریتر ہے ہمارے والدین بھی معاشر
الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالی ہمارے گھر والوں کو سلامت رکھے جناب
الحمد للہ آمںن
اور جی
اور سنائیے مزاج گرمی کے کیا مزاج ہے آپ کے وہاں پر
جی گرمی کا مزاج تو گرمی ہے لیکن دھوپ تیز نہیں ہے اور ہوائیں چل رہی ہے اللہ کا شکر ہے جناب الحمد للہ سمہ الحمد للہ بہت مطلب کہ ہوائیں چل رہ یہ خوشگوار موسم ہے ایسا کہیے جناب
اچھا اچھا ماشاء اللہ الحمد للہ ہمارے یہاں تو گرمی اتنی تیز ہے کہ بارش ہلکی پلکی ہوئی تھی لیکن کیا اتنی ابھی صبح ہے تو بہت زیادہ گرمی تھی اور دن میں بھی گرمی تھی اب تھوڑا راہت ہے ابھی تھوڑا بہت ہوا وغیرہ چل رہا ہے ماشاء اللہ تھوڑا سکون مل گیا
ماشاء اللہ چلیے اچھی بات ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے ہوائیں دیکھیے گرمی کی سستی میں اگر ہوائیں چل جائیں تو بات ہی الگ ہوتی ہے جناب
بےشک صحیح فرمایا آپ نے
جی یہ جو ہے جناب موسم کی تبدیلیاں یہ بھی اللہ تعالی کے اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے اللہ تعالی کی اجازت سے ہوتا ہے جناب لیکن ہم لوگ کیا ہے کہ تھوڑی سی اگر کیا کہتے ہیں پریشانی میں چلے جائیں یا زیادہ گرمی ہو جائے تو پھر ہم کیا آئے کہ مطلب کہ کچھ سے کچھ مطلب کہ اپنی زبان سے بولنے لگتے ہیں کہ ارے یار اتنی زیادہ گرمی دے رکھا ہے اوپر والے نے اب بتائیے کہ یہ ضروری ہے اللہ تعالی نظام کو دنیا کے نظام کو چلانے والے اس سے بہتر کون جان سکتا ہے
ماشاء اللہ صحیح فرمایا آپ
لیکن جی تو ان کی شان سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے کہ انسان کے کے لیے کون سا موسم بہتر ہے انسان کے لیے کون سا دانا بہتر ہے اللہ دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے جی اللہ تعالی اللہ کے علاوہ کوئی جان سکتا ہے کوئی نہیں جان سکتا جناب
کوئی نہیں جان سکتا بالکل صحیح فرمایا آپ نے اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا ہے بالکل
جی اللہ نے بہت ساری چیزیں جی بہت ساری چیزیں اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے لیکن ہم انسان ہیں کہ مطلب مطلب کہ غلط فہمی زندہ ہیں مطلب کہ غلط فہمی میں زندگی گزار رہے ہیں کہ مطلب کہ ہم جو دولت حاصل کیے مال حاصل کیے ہم خود کمائے ہاں اس لیے اللہ کو بھول بیٹھے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں جناب
ویسا آج کا جو ماحول ہے بہت خراب ماحول چل رہا ہے ایک کہ انسان نماز کی طرف دھیان نہیں ہے دین کے راستے پہ چلنے کا نام نہیں ہے کانڈ جنت جہ ہرام ہلال کی پہچان اور نام کے مسلمان ہیں اور نام کے مسلمان بن رہے ہیں محہر لگا رہتی ہےالگ تو کہ دیکھیے ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں جی دیکھیے مسلمان ہونے کا بھی کوئی وہ ہے آپ مسلمان جب کہلاؤ گے جب آپ دن کو دن سے جڑے ہوئے ہوں گے نماز پڑھو گے اور الحمد للہ ہر ایک کی پریشانیوں کو سمجھو گے ماشاء اللہ وہ ہے مسلمان
بالکل بالکل صحیح بات بالکل صحیح بات ہے جناب کہ مطلب کہ ہم کو اللہ کے نبی کے طریقہ جو اس پہ چلنا چاہیے اللہ کے نبی کا اخلاق کیا تھا مسلمان کا کام یہی ہے کہ جھوٹ بولنا اس طرح کام نہیں ہے کہ مطلب کہ دھوکہ دینا کسی کو اللہ کے نبی کی تعلیمات جو ہے وہ بہت بالکل اور پرفیکٹ ہے اور سچی سچی تعلیم ہے اس کو ہم اگر مطلب کہ جٹ لاتے ہیں یا اگر کیا کہتے ہیں کہ ہم اس کو چھوڑ دیے تو سمجھیے ہم برباد ہو جائیں گے نہ ہم دنیا میں کامیاب نہ ہم آخت میں کامیاب
صحی فرمایا بالکل صحی فرمایا
یہ دیکھیے یہ ہے کہ اگر جو ہے انسان کے لیے کام ضروری ہے تو دیکھیے نماز بھی ضروری ہے انسان آج آج کل کام بھی اتنا ویسٹ ہو گیا ہے پیسہ ہائے پیسہ ہر دھن دولت کے پیچھے اتنا پڑ رہا ہے اتنا بھاگ رہا ہے کہ اپناوں کو ٹائم نہ اپنا سے دعا سلام بس سیدھا اوپر کٹ اونچا کر کے آنکھیں اونسیی کر کے گردن ہوجی کر کے ایسے چلتا ہے کہ شاید ایسا ایسے اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہے کہ میرے علاوہ تو کسی کو اللہ تعالی نے بنایا ہی نہیں میرے علاوہ کسی کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے میرے کہنے پہ چلیں گے سب تو دیکھیے اتنا گھمنڈ اتنا چور ہو جاتا ہے ارے بھائی دو سے اگر غلطی ائے بہا تو اللہ تعالی حسین مند رہتے کہ اللہ تعالی نے جھ پیسہ دھن دولت دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں تو رور کر اس پر ارے بھائی گر کرے گا تو دیکھیے ا اللہ تعالی غرور کو نکالنے میں ٹائم نہیں لگا تھا وہ غرور تھوڑے دنوں کا رہتا ہے
بالکل بالکل صحی بات ہے جناب بالکل بالکل ماشاء اللہ بہت اچھی بات بتلائی آپ نے کہ اللہ کا شکر ہے جناب کہ اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے ہم لوگوں کو جو ہے ایسی زندگی بخشی ہے ہم لوگوں کو مطلب کہ ہمارے اندر تکبر نہیں آنا چاہیے ہمارے اندر گھمنڈ نہیں آنا چاہیے ہے کہ نہیں چند پیسہ ہو گیا تو جی ہمارے اندر گھمنڈر تکبر نہیں ہونا چاہیے اللہ کا فضل ہے اللہ نے دیا اللہ کا شکر ادا کیجیے ہے کہ نہیں اور اللہ کے راہ میں خرچ بھی کیجیے ایسا نہیں کہ مال اللہ نے دیا تو بس جمع کر کے آپ اپنے بینک بیلنس میں جمع کر لیجیے گھر میں بھر لیجے ہے کہ نہیں جی اللہ نے اللہ نے آپ کو دیا ہے تو مطلب کہ کسی کا حق بھی ہے آپ کے اوپر حقوق ہے غریبوں کا حق ہے ماں فقیروں کا مسکینوں کا کہا کیا آپ پر آپ اس
سئی سرمایا ب الحمد للہ ایس اگر انسان انسان تو اتنا وہ ہے کہ اگر کوئی فقیر یا کوئی اندھا اگر اس ڈر پہ چل جائے تو اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں کئی بار تو ہم نے دیکھا ہے ہمارے آنکھوں سے کہ اپا اس کو بھگا دیتے ا دستکار کر اس شبد بول کر اونچی آوازیں بول کر اس طریقے سے فھٹکارتے ہیں کہ شاید بالکل اللہ کا خوف ہے نہیں انوں کے دلوں میں اللہ
بالکل
جو ہے اللہ نے اللہ کا احسان نہیں کرتے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اتنی دندولت دی ہے اگر میں تھوڑا بہت پیسہ دند دولت ہم تھوڑا دس بیس روپیہ اگر غریبوں کو زکواۃ دے دے غریبوں کو کھانے کے لیے دے دے کسی غب کو کپڑے دلا د کسی ریب پ کب چپل ٹوٹی ہوئی ہو تو دیکے اس کو چپل تو دلا دے تو ماشاء اللہ اللہ تعالی بہت خوش ہوتے ہیں بندے سے اس طریقے سے اگر وہ کرے تو
بالکل صحیح بات ہے جناب بالکل درست فرمائیاں آپ اللہ کا شکر ہے جناب کہ اللہ نے دیکھی ہے اللہ نے ہمیں مطلب کہ جس حالت میں رکھا ہے نا اس پر شکر ادا کرنی چاہیے آپ اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھے ک کتنے کو تو مطلب کہ کھانے کے نہیں ملتا ہے جناب کھانے کے لیے نہیں ملتا پانی پینے کے لیے نہیں ملتا ہے ہے کہ نہیں
ہپ بالکل صح فرمایاں کہیں پہ تو آنے تک کو نہیں ملتا کوئی پتا نہیں کس طریقے سے نکالتا ہے کوئی سوکھی روٹی کھلا کے کوئی چٹنی روٹی دیکھیے اللہ تعالی سے ہمیں وہ ہے کوئی بچار کو تو کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا کئی کئی ایسے انسان ہیں اس ملک میں کہ جو ہے پانی پی کر جو ہے بیچارا اپنا گزارا چلاتے ہیں تجار میں رہتے ہیں کل کب جو ہے روٹی دے ہمیں کوئی روٹی دے دیکھیے لیکن انسان کو اگر معلوم کیسا انسان دکھے لاچار اپاہ تو دیکھیے ان کو کھانا وغیرہ کی پوچھیں ماشاء اللہ ہمارے پڑوس میں اگر کوئی ہے اگر مانو اس کا کوئی کمانے دمانے والا کوئی نہیں ہو کوئی ودھو عورت ہو یا بزرگ ہو تو دیکھیے اللہ تعالی نے فرمانے اگر تم اس دن مطلب آپ سکون سے کھانا کھا رہے ہو اور اسے کھانے کی نہیں پوچھ رہے ہو تو میں تمہارا سکون چھین لوں گا
بالکل بالکل
بالکل تو دیکھیے اللہ تعالی تو یہی ہے کہ ہمیں پڑوسی کا بھی دھیان رکھنا چاہیے دیکھے اس نے کھانا کھایا یا نہیں اس کا دھیان رکھے گا خاص طور پہ پڑوسیوں کا
جی جی اللہ کا فضل ہے اللہ کا شکر ہے جی مطلب کہ اللہ نے دیکھیے اللہ تھوڑی بہت اللہ تعالی نے دیا ہے تو ہم اس کو مطلب کہ غریبوں پہ خرچ کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں اور دیں گے ہے کہ نہیں
ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے
جی وہی تو اگر ہم کنجوسی اور جی اور ہم کنجوسی کریں گے کیا کہتے ہیں بکیلی کریں گے تو جو بھی اللہ تعالی دیا ہے وہ بھی چھین لیں گے
بے شک بے سق پہ ہی فرمایا آپ نے جو دیا ہے اللہ تعالی نے وہ بھی چھین لیں گے بالکل صحیح فرمایا آپ نے زرا
جی
تو ہمیں دیکھا دھیان رکھے سب کا سوچے غریب کے لیے بھی سوچے پیسہ زکوۃ میں بھی نکالے ایسا نہیں کہ دیکھیے اگر اللہ تعالی کا فرمان ہے اگر میں تمہارے جو ہے اگر تم نے کسی کی مدد کی کسی کو غریب کو پیسے دیے کسی غریب کس کپڑے دلائے کسی غریب کو کہانا دلیا تو میں کبھی تمہارے مال میں جو ہے کمی نہیں آنے دوں گا اور آپ کا جو ہے بزنس وغیرہ میں کبھی کمی نہیں آنے دوں گا آپ کو ہر مطلب اللہ تعالی ایسی جگہ کے کمی نہیں آتی دولت کی دولت کی کمی تو جب آتی ہیں جب انسان دولت ہوتے ہوئے بھی نہیں سوچتے تا ہے کہ میں اگر چند پیسہ میرے لیے نکال لوں گا اس میں اس کو دے دوں گا تو میرے دولت دھن میں میرے دولت میں کمی آ جائے گی تو انسان کی یہ سوچ غلط ہے
آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا خدا حافظ
اللہ حافظ السلام علیکم رحمۃ اللہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ